السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام بھائی بور آب ٹھیک اچھ س ہیں
ہاں بھائی میں ٹیک ہ آپٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
بس الحمد للہ آپ سناؤ آپ کا حال چال اور کیا کر رہے ہو کھانا شھانا کھائیا
ہاں بھائی میں نے کھاناھایاپ نے کایا کھا
بس الحمد للہ خیاابی ختم کین
ا سرن کیا تھی بائی
بول نا ساگ گھاس پھوسی خطح کیا کرے ورنہ کیا غریبی ہے
اچھا ٹھیک باچا ٹھیک
مٹن وٹن کاتے ہ سال م دو بات
اچھا ٹھیک بھائی اور بولو بھائی
کیا بھائی بس ٹھیک کیا کرے بھائی مٹن ایک دو بار کھاتے ہے سال میں
اچھا ٹھیک اور بولو نا بھائی
اسی لیے بلڈنر بننا ہے اور آپ سناؤ اور نماز پڑھی اپ نے پڑھی نماز
ہاں نہیں بائی نہیں پڑھی
نماز پڑنی تھی نا بھائی کیا کرتے وہ نماز پڑنی چاہیے نماز تو بہت اچھی بات ہے ناذ پڑنی چاہیے نا
ہاں بھائی
سناؤ اور کیا کر رہے ہو
بس بیٹھا ہوں بھائی آپ سے ہی بات کر رہا ہوں بھائی بھائی بس دعا بھائی اور
اور بس کیا ہی بول ہاں بھائی
تین بجے تک کریں گے بائی بات
وہاں دیکھیں گے کہاں تک کر پائیں گے
آپ کو کیا لگتا ہے کہاں تک کر پائیں گے تو بھی
ہاں اور سناؤ آپ
بس ا میں بنا دو ب کا آپ کو کیا لگتا ہے
کریں گے کریں گے دیکھیں گے
اوکے بائے اوکے
ہاں بھائی بس اور کیا اور آپ سناؤ میں نے خریدا نا ایک جگہ میں نے ایک جگہ خریدا زمین ایم آئی پہ ایمئی پ پرننا پڑتا ہے اس
اچھا ٹھیک ب نظر کو نظر کین نظر نہ لگے
واہ واہ بھائی نظر کیوں نظر کی نظر نہب اس قدر نہ الگ و واہ بھائی اس قدر سے جس قدر اس نظر سے تجھے نظر نہ لگے
جس نظر سے تجھے نظر نہ لگے
وو بائی ختم ختم ہو گئے اببھائی کیا بولے بھائی
کوئی تمہیں اپنی دنیا سمجھنے لگے
ا
تو تم دنیا جیسا مت بن جانا
ہاں بھائی واہ واہ بھائی
اگر وہ لڑکی بہت اچھی لگتی ہے تو پھر
یہ شاعری کیا ہے تو سنو میری شاعری سنوا بھائی میری ہمت کا انداز مت لگاؤ
واہ واہ ارشاد ارشاد
میری ہمت کا اندازہ مت لگاؤ
یہ
کافلونگ کافلونگ کا دور ہے گفلوں کا دور ہے اور میں آج بھی اکیلا چلتا ہوں
ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ بھائیرش بھائی اتنا اچھی کیوں لگنے والگی ہے اتنا اچھا کوئی کیسے ہو سکتا ہے تم
تم جائے چاند ہے تو بالکل ہاں سر سمندر ان کو ملتا ہے سمندر ان کو ملتا ہے یا کنارے چھوڑ دیتے ہیں جو کنارے چھوڑ دیتے ہیں
و وا
ہر پرندہ اڑتا ہے پر آسمان سب کا نہیں ہوتا
ا بے شک بھائی ارشاد بھائی ارشاد ارشاد بھائی
ورنہ کیا مجھے اس سے جیت تنا ہے مجھے ان سے جیتنا ہے جنہیں اپنی جیت کا گمنڈ ہے
ابھیا میری سنا
کن ہی آدمی کی ہوتی ہے ا طرف ایک انسان بھوکھا بیٹھا ہے دوسری طرف کرسی کا گمنڈ سارا چڑھ کر بیٹھا ہے
مجھے بھی بات کرنے دو نا بھائی
ہاں کرو آپ بھی بھائی بات
یار کیا تھا دفن یہیں ئی ابھی ٹوٹی تختی ہوں پہ اس کا نام
بھائی آپ تو دل توڑتے ہو بھائی
دل فریب تم تج سے
بھائی میرا دل دھڑک تھا طاہ بعین شاعری مشف واہ بابائی
میں دنیا سے کٹ جانے والوں ہوں میں ناراض ہو کے بھی تم تھے منانے والوں میں کبھی کبھی سے ہی لیکن ہمیں یاد تو کر چھڑکے ہی سے لیکن کبھی بات تو کر میں نے ٹی وائی پہ رہ ہے میرا گلاس توب رہ ہے میں نےنی تھگ دنیا سے کیا مانگوں میرے پاس ہے سب
واہ واہ بھائی جب تک زندگی رہے گی آپ کو یاد کریں گے جب تک زندگی رہے گی آپ کو یاد کریں گے جس دن یاد کرنا چھوڑ دیا سمجھ لینا اللہ نے یاد کر لیا
سیکھا ہے وقت سے کہ وقت
محبت کرو تو دھونکھا نہ دینا محبت کرو تو دونکھوا نہ دینا پیار کو آنسوں کا تحفہ نہ دینا دل سے رویا کوئی آپ کی یاد میں ایسا کسی کو کبھی موقع نہ دینا
بھائی آپ دیکو کر رہے ہو ن کرا بھائی میرے بیچنے میں متم بولا کرو کیونکہ دونوں کائے گ نا افیکٹ ایسے وہ کیا کریں گے وہ نہ آپ کو ملے گا کچھ نہ مجھے
ہاں بھائی بولو بولو
وقت سے کہ وقت کو بھی وقت دو پھر وقت پہ تم سبھ پالو گے میرے بھائی
واہ واہ
ہاں بھائی بولو اب آپ اچھا سا کچھ کچھ کہانی بولو
میری جان لائل ہے میرے لیے پھر چاہے وہ غصہ کرے یا ڈانٹے سب قبولے آپ نے آپ نے بولنے کے لیے سوری تمہاری لائف میں آنے کے لے سوری تمہیں پیار کرنے کے لئے سوری اور مجھے میری اوقات بتانے کے لیئے تھینک یو
ماشاء اللہ بھائی ماشالہ
جب تک زندگی رہے گی آپ کو یاد کرتے رہیں گے جس دن یاد کرنا چھوڑ دیا سمجھ لینا اللہ نے یاد کر دیا نہیں سورج سے رہکھ ہے مجھ سے میری ہی زندگی کے مسئلے نہیں سلجھ رہی ہیں میری میری ہی زندگی کے مسئلے اور میری بچ اور میری بچی کی لوگوں نے گرور کا نام دے کے رکھا
ماشاء اللہ بھائی ماشا اللہ ارشاد بھائی ارشاد بھائی ارشاد
ارشاد ارشاد بھائی کتنا مشکل مشکل ہے محبت کتنا مشکل ہے محبت سے محبت کی
ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ بھائی آ میں بول سکتا
آپ سناؤ آپ سناؤ آپ سناؤ بھائی
پھر محک اٹھے گا دل تیرے فکر نہ کر میں تیرا اپنا میرا گیروم میں ذکر نہ کر بھروسہ خود پہ جتنا اس کا آدا مجھ پہ کر
واہ واہ بھائی
ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ
مت کرو کسی سے امید ہر کسی کی اپنی دنیا ہے مت کرو کسی سے امید ہر کسی کی اپنی دنیا ہے اور کتنا بھی اپنا ہو پہلے اپنا ہی دیکھتا ہے
ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ سنو بھائی میں شامل رہو میری میں غم میں بلاتا نہیں میں معاف کر دیتا ہوں لیکن میں کبھی بلاتا نہیں ہوں
واہ واہ واہ واہ
لانگ ائم ن اسی اس نا ا مجب میں بجہ جا ایسے کہیں گے جانے کا نہ ہووراستہ نہیں کیوں تیرے بن دن لگتا نہیں کیوں رہتا ہے کیوں ہنستا نہیں آپ پھر سے مجھ کو راستہ دکھا میرا ہاتھ پکڑ کے یہ دوری مٹا کیسے مانوں تیرے دل کو تو سس کسی کا ہنستا دکھا
واہ واہ وھائی واہ واہ سنو بھائی پھر انتظار تو تیرا ہی رہے گا انتظار تو تیرا ہی رہ رہے گا آنا نہ آنا وہ تیری مرضی
بھائی اب ڈھونڈ تو پھرے گی تو اور تو شکار ایک سوچ مارتی تھی اور تو تو جو دیتی مار ادھر یار بھی وہ کر گئے جو دشمن نہ کر سکا کہ میرے گلے کمبر پہ کر گئے وار
واہ واباب ارشاد
ایف کان وارے گوولیا تھ م کمییز د بیٹھتےے سارےمییز رہے تھ تیرے جڑ کر دییو سالے ون نب ریب کٹتی لانڈے نرے پر میر آ س
او ہوو بھائی
آپ زخم دینے والے سے کیا پوچھوں گ کیوں تو نے زخم دیا ہے تو رہی نہ خوشی جو مجھ سے خود سے نہیں
اوہ اوہ بھائی ختم ہو گئے روتے روتے بھائی میرے کو آنس سونے لگے بھائی
میں کہیں تیری آنکھیں روبعش
ارشاد ارشاد
بھائی آپ چھوڑے یہ سارا آپ مجے خود کے بارے میں کچھ بولا اچھا سا
کیا وولے اتس
میرے حصے میں بارش ہے ترے حصے میں ہے مٹی کی میک سنناا میرے حصے میں بارش ہے تیرےص میں مٹی کے میں تیرے حصے میں سنبھالنا میرے حصے میں جانا ب
واہ بھائی ارشاد ارشاد ہاں بھائی
کچھ بھی اسکرپٹ نہیں پھر بھی الگی فلم یہ تجھے یاروں میں کیا بھائی ملے بائی ملے جن کے دلوں میں صفائی ملے نہ ہی ملے تجھے سان یرے راستے میں تجھے جب بھی ملے بھائی بس دعا ہی ملے لوگوں سے ہوتا ہے نہیں اب البم کا ویٹ اور بٹ میری اپنی مینٹل اسٹیٹ اور آ جس س بیک کتنے میں سے کھا کھائیں گے بھائی بولو نا کچھ بھائی
سنو بائی پھر محنت اور محبت میں صرف نقطہ کا فرق ہے محنت اور محبت میں صرف نقطہ کا فرق ہے اقبال محنت محنت فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے اور محبت بادشاہ کو فقیر بنا دیتی ہے
ا بے شک بھائی بھائی کیا بات کہی ہے آپ نے بھائی میرا تو دل لے لیا آپ کی بات ہے بھائی آئی لو و بائی
نے والوں کو رلایا غم میں
ہنسنے والوں
غم میں ہنسنے والوں کو رلایا نہیں جاتا لہروں کو پانی سے ملایا نہیں جاتا لہروں کو پانی سے ملایا نہیں جاتا ہونے والے خود ہی اپنے ہو جاتے ہیں ہونے والے خود ہی اپنے ہو جاتے ہیں کسی کو کہہ کر اپنا بنایا نہیں جاتا بھائی
بے شک بھائی ارشاد بھائی کیا بات کہی ہے آپ نے بھائی میں تو دیوانہ ہو گیا بھائی آپ کا بھائی میں تو دیوانہ ہو گیا آپ کا بھائی کیا کروں بھائی بہتورا تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن خاندان میں سب سے زیادہ پیسہ اور خوب سرد بہو میرری امی کے پاس ہ ماشاء اللہ انشاء اللہ بھائی انشاء اللہ اللہ حافظ بھائی میں کر رہا ہوں ت کال اٹھانا بھائی ابھی کال اٹھانا فیا مان اللہ بھائی فیا مان اللہ اللہ حافظ